السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور خیریت سے ہے آپ جی اللہ کا شوکر سب ٹھیک آرے یار
ا چلے چلے آپ بتائیں
اور سب خیریت سے ہیں آپ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی
جی جی سب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے اور آپ ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک آپ کے دعائیں
جی
اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے طبیعت صحت ٹھیک ہے ان کی
جی جی جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کے گھر میں سب
ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمد للہ یہاں پہ سب ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے خیریت سے اللہ کا شکر ہے احسان ہے ہر چیز میں جی الحمد للہ اور کیا ہو رہا تھا آپ کے گھر میں
کچھ نہیں بس لیٹے تھے نماز پڑھ کے آپ بتائیں
اچھا ہم بھی بس لیٹے بیٹھے تھے نماز پڑھ کے اور فارغ ہوئے کام سے سوچا آپ سے بات کرلی جاۓ
ہاں اچھا اچھا چلے بہت اچھا کیا میں بھی تھوڑا بور ہو رہی تھی
جی اور کھانا وانا بن گیا آپ کے سارے کام سے فارغ ہو گئی ہیں آپ یا مصروف ہیں
نہیں نہیں آب میں فارغ ہی ہوں میں اس لیے بتا نا لیٹی تھی بس
چلیے اچھا ہے اور آپ کے سارے کام مکمل ہو گیا آپ کے جتنے بھی گھر میں کام تھے سب
جی جی میرے سارے کام تو میری والدہ کرتی ہیں
اچھا آپ کی والدہ کو اپنی مدد کر کرا کری اپنے والدہ
جی جی میں ہاتھ وہ کرتی ہوں
جی ہاتھ بتانا اچھی بات ہے اور ہمارے والدین کا بہت حق ہے ہمیں ہمارے اوپر بہت حق ہے ہمارے والدین کا خاص کر ہمارے والدہ کا جو اتنی اتنا میں نے ہمارے لیے کیا ہے تو ہمارا فرض ہے
جی ہاں
ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کرنا بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر کیا اب جب ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے احسان کیے ہم بڑے ہو کے ان کے اوپر احسناں کریں اور ان کے لیے کتنا ہو سکے کریں
جی جی نہیں اللہ کا شکر ہے میں ہاتھ اپنی امی کا بٹاتی ہوں ایسا نہیں ہے جی اور آپ کے گھر میں کھانا وغیرہ سب بن گیا
جی بس میری والدہ کے جو ہے کچن میں گئی ہوئی ہیں کھانا کچھ بنا رہی ہیں شام کا کھانا وہ جلدی بنا لیتی ہیں
جی جی
تاکہ اس پر فارغ ہو جائے کام سے اور رات میں ٹینشن نہ رہے کہ کھانا بنانا ہے
کہ بہت زیادہ آج کل گرمی پڑ رہی ہے نا تو جتنا ہی انسان صبح کر لے اتنا ہی صحت کے لیے اور ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جی
تھوڑی آج کل کی دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے اور بارش ہو نہیں رہی ہے
جی جی جی بارش بھی نہیں ہو رہی ہے ادھر دو دن سے برسہ تھا پانی اس کے بعد سے تو کوئی وہ نہیں ہے بٹ اور عمر سو گئی ہے عمس ہاں اور اس بلکہ الٹا اور عمر ہو گئی جی
جی ہم لوگ کے لیے تو خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ گھر میں رہتے ا ے سی میں رہ لیا لیکن جو بچارے بچارے مزدور ہیں باہر کام کرتے ہیں غریب ہے جن کو تو اپنے دن کی دہاڑی دینی ہوتی ہے اور کیا اب دو دن میں ٹھیلا لگاتا ہیں پھل بیچتے ہیں یا آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں کہیں کام میں ہے
جی جی جی جی جی
ٹھنڈک میں یہ رہتا ہے کہ ٹھنڈک میں آسانی رہتی ہے سب کو انسان گرمی تو برداشت ٹھنڈا پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے یہ کیوں وہ ڈبل ٹبل پہن لے زیادہ جیکٹ پہن لے گرمی میں رہتا ہے گرمی برداشت ہے گا
میرا سب سے خوبصورت سیزن یہی ہوتا ہے س سمر کا تو بالکل نہیں ہوتا ہے ونٹر کا ہی ہوتا ہے جاڑا ہی والا
ٹھنڈک کا موسم میرا بھی پسندیدہ ہے اور بہت پسند ہے مجھے ٹھنڈک کا موسم
جی ہاں اکثر لوگوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے یہ
اور میرے ساتھ یہ ہے کہ جو گرمی کا موسم رہتا ہے وہ میرے سوٹ نہیں کرتا ہے اس سے میرے چہرے پہ دانے وغیرہ آ جاتے ہیں میرے
ہاں بالکل جی جی سیم سچویشن میرے ساتھ بھی ہے میرے بھی چہرے پہ بہت سارے محاسے آ جاتے ہیں
محاسے آ جاتے ہیں اس سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے اس سے میں چہرہ آئلی ہےنا
جی جی آئلی فیس تو میرا بھی ہے
وہی تو گرمی سوٹ نہیں کرتی ہے ٹھنڈک میں یہ رہتا ہے کہ ٹھنڈک میں بھی اسکن
پچھلے سال گرمی میں س مطلب ہوئے تھے تو ٹھنڈی کی وجہ سے صحیح ہو گیا تھا اس بار پھر سے میرے گرمی میں نکل آے مجھے لگتا ہے کہ میرے شاید گرمی سوٹ نہیں کرتی ہے
سیم میرے ساتھ بھی ایسے ہی مجھے بھی گر می س وٹ نہیں کرتی اور بہت زیادہ انشاء اللہ اللہ آپ کے چہرے میں شفا دے آپ کے توچا میں ہے آپ کو اچھے جو خوبصورت توچا دے اور ہر مو سے ہر سے دور رکھے آپ کو آمین رب العالمین اور ٹھنڈک کا موسم یہ رہتا ہے کہ ٹھنڈک کے موسم میں جو ہماری توچا ہے وہ تھوڑا سا سوکھی سوکھی رہتی ہے تو ہم موسچرائزر لگا لیتے ہیں تو وہ رہتا ہے انسان موسچرائزر لگالیتا ہے گرمی میں پسینہ جو آتا ہے پسینے میں ڈرڈنیس رہتی ہے گندگی رہتی ہے اس گندگی س سے بھی جو اگر چہرہ صاف نہیں رہتا ہے تو
جی ہاں وہ تو ہے جی جی وہ تو ہے اور آپ پڑھائی کرتی ہیں
آپ اسی ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں اور اسی ٹاپک پہ بات کریے ٹاپک چینج ابھی نہیں کرنا ہے دوسرے کال پے
اچھا
جی ٹھنڈک کے موسم میں یہ رہتا ہے کہ دن چھوٹا رہتا ہے رات بڑی رہتی ہے اور ٹھنڈک میں تو دن پتہ ہی نہیں چلتا ہے
جی جی وہ تو ہے
اور گرمی میں دن بڑا رہتا ہے رات چھوٹی رہتی ہے
جی جی وہ تو ہے
ہوگیا خیر اب اتنے اتنے فائدے ہیں اب جیسے گرمی کے سیزن میں ہم لوگ کو آم کھانے کو ملتا ہے جو بہت لوگوں کا پسندیدہ ہے پھل ہے
ہاں ہاں یہ بات بٹ سنا ہے آم سے بہت زیادہ دانے نکلتے
ہاں یہ تو صحیح کہا آپ نے لیکن کچھ کھانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اتنا تو اب آ داؤ لگانا پڑے گا
وہ تو ہے لیکن اپنے توچا کے ساتھ کوئی کوئی بھی وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں آم تو میرا بھی پسندیدہ ایک پھل ہے بٹ اپنی اسکن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہاں ایک وقت ہوتا ہے ایک سنا سنا ہے کہ ایک دانوں کا بھی ایک وقت ایک ایج ہوتی ہے صرف یہ ہم ہی لوگ کی ایج ہوتی ہے
یہ موہاسے جو ہے اٹھارہ سے بیس جو تین جو سال میں نکلتا ہے سب لوگ کہتے ہیں میری والدہ نے بھی کہا اور ڈاکٹرس میں نے بھی کہا جس کو میں بتا
تی ہوں کی ہم ہی لوگ کے ساتھ صرف ہو رہا ہے یا تو ہر لڑکی کو نکلتا ہے
ہاں یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر لڑکی کو نکلتا ہے یہ گنے مطلب ایسا سب کچھ لوگوں کو نکلتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں نکلتا ہے جیسے میرے بہت سے دوست ہیں ان کو نہیں نکلتا ہے
میری دوستوں کی اسکین اتنی چکنی اتنی خوبصورت ہے سو تو کاش میری بھی سکیں ہو
انشاء اللہ لا کی بھی بہت جلد انشاء اللہ آپ کی بھی ہو جائے گی الله سب کو کلیئرسٹ اسکیں دے ہیلتھی اسکیں دے تر اور ماسے کے بنا کسی ڈلنس کے بنا کسی بالکل
جی جی وہ تو ہے
انشاء اللہ اس کی دعا بھی آتی ہے بہت ساری جو ہم لوگ کو یاد نہیں ہے اگر پڑ پڑنا چاہیے
ہاں جی جی یہ بات تو ہے
اور ہم لوگ کی امی کو دیکھ لیجیے آپ ہم لوگ کی امی کی اسکن کتنی اچھی ہے ان لوگ کو امی نے امی بتاؤ مہاسے بھی نکلتے تھے بچپن میں ان کے ایک دم صاف اور کلیئر بھی تو ہم لوگ اپنی اماں ہی پہ نہیں پڑھے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اب الله کی مرضی کے
ج جی صحیح بات ہے
اور ٹھنڈا کے موسم میں آپ کو آپ کو گرمی کے موسم میں کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز نہیں پسند ہے آپ بتائیے
گرمی کے موسم میں مطلب کیا چیز کس چیز میں آپ پوچھ رہے ہیں
کسی بھی چیز میں آپ کو کیا چیز پسند جیسے گرمی کی چیز کی اپ کو کیا چیز جیسے کہ جو آپ کو گرمی کی سیزن کی ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اور یہ ایک چیز نہیں اچھی لگتی ہے
گرمی کے سیزن میں تو مجھے گرمی ہی نہیں پسند ہے
صحیح کہا جی صحیح فرمایا آپ نے جو گرمی برداشت نہیں ہوتی پسینے نکلتے ہے کہیں جا نہیں سکتے گھومنے
جی جی
جی اور آم بہت پسند ہے کھانے میں یہ کہ سکتے ہیں اور گرمی کے سیزن میں مجھے یہ کہ سکتے ہیں کیا واٹر پارک وغیرہ گھومنے جا سکتے ہیں جو گرمی کی سیزن میں
جی وہ تو
اور
بس من کرتا ہے گرمی میں صرف ٹھنڈی جگہ ہی رہو اس کے علاوہ کہیں نہ جاؤ
ہا گرمی میں جائے منالی جائے شملہ جائے کشمیر جائے جو ایسے دیکھا جائےاں پہ برف ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے اور برف ہوتی ہے ٹھنڈا موسم مجھے بہت شوق ہے ایسے جگہ بجانے کا کب جب بھی میں ہوگا اس
جی جی
اور ٹھنڈک کے موسم میں آپ کو کیا پسند ہے
ٹھنڈک کے موسم میں مجھے اندرسہ پسند ہے
ارے ویسا تو تو ہا گرمی بھی ملتا ہے آپ کو نہیں پتا
اچھا گرمی میں ملتا ہے
جی اور کیا
ہاں ہاں ہاں شاید انے والا ہے اگلے دو تین مہینوں میں
ارے ان ایسا ابھی جب چاہیے تب لے لیتے اپ ابھی میرے گھر کے پاس ملتا ہے
نہیں بٹ مجھے میری جگہ جہاں میں رہتی ہوں یا میں نے دیکھا تو فی الحال ابھی تو نہیں
ا ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے چچا لے کے آئے تھے بہت سارا تھا ہم نے کھایا تھا
جی مجھے میرا بھی اندرشہ فیوریٹ ہے اور ٹھن کے فروٹ ٹھنڈ میں اور پسندیدہ کھانا میرا ہوتا ہے اچھا اص اصل میں پسندیدہ کھانا میرا پنیر ہے چکن ہو گیا اور جاڑوں میں من کرتا ہے برسات ہو برسات اس میں بری ہو چٹنی والا پراٹھے کے ساتھ یہ سب کھانے کا بہت شوق ہے جی بٹ پہری ہو صحیح بات ہے گرم چیزیں اچھا ٹھنڈ میں
ٹھنڈک کے موسم میں یہ کھا بہت چلتا ہے نہاری کلچا یا نہاری ن نان یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ٹھنڈ میں تو بہت مہنگا ملتا ہے
اتا ہے بس کولڈ ڈرنک اور ایک آئس کریم یہ دونوں تو میری پسندیدہ جی
ہم باہر جاتے ہیں تو من کرتا ہے کہ بس کولڈ ڈرنک ائس کریم ٹھیک ہے بھائی انشاء اللہ اپ سے بات ہوتی ہے فی امان اللہ السلام علیکم وورحمتہ اللہ و برکاتہ
اللہ جی جی اللہ حافظ